السلام علیکم
ہلو
ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ہاں بھائی جان ٹھیک ہو
خیریت سے ہیں الحمد للہ اور آپ خیریت سے ہو
جی بھائی جان بڑھیا گھر میں سب
جی اور آپ کے والدین خیریت سے ہیں
سب ٹھیک ہے اچھے سے کیا کیا کر رہے ہو چائے چائے پی
جی ہم نے چائے جو ہے پی لی ہے اور مسجد میں جو ہے مسجد میں ٹہل رہے ہیں الحمد للہ
پائے جان بی شک
جی بھائی جان ہلو
تو میں ایسے کہہ رہا ہوں چائے چائے وغیرہ پیا نا
جی کیاائے کرا تھا بارش ہو رہی تھی باہر تو
جی بھائی جان چائے پیے ابھی میں بیٹھا تھا بارش ہو رہی باہر تو آج کام آج کہاں پر بھی نہیں گئے آج کہاں پر بھی نہیں گئے تو بیٹھے تھے سوچ سوچنا تھا کسی بارے کسی چیز کے بارے میں کوئی جانکاریں حاصل کر لوں کسی دوست کے ساتھ کسی دوست کے ساتھ بات کر لو
الحمد للہ اچھی بات ہے
تو بائی جان آپ مجھے آپ مجھے کوئی جانکاریاں دے سکتے ہو
جی جی
تو بھائی جان آج کل آپ کو پتا ہی ہے کہ لوگ نا یہ کوڑا کرکٹنا ہے یہ ندی میں ڈالتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کچھ بول سکتے ہو جو اگر ہم صفائی نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا
جی جی صحیح بتایا بالکل صحیح فرمایا آپ نے کیاگار ہم ہی صفائی نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا جیسے کہ کیا ہوتا ہے دیکھیے پانی دے رہاا لاتا ہے ہمارے صبح صبح شام ٹھیک ہے نل آتا ہے پ نل کی ویوستا کر رکھی ہے تو دونوں ٹائم ہمارے پانی آتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم سوچتے ہیں کہ پانی کی تو کوئی کمی نہیں ہے اچھا آتا ہے نل دونوں ٹائم تو ندی میں جا کے کچرا وغیرہ کچرا وغیرہ جو ہے کچرے پات میں نہیں ڈال اور جا کے ندی میں ڈال دیتے ہیں کوڑا کترا تو دیکھیے وہ غلط ہے وہ غلط اس لیے ہے کہ انسان کو کبھیوں نہیں سوچنا چاہیے اگر ہمارے وہاں پانی کی کمی نہیں ہے تو ہم پانی کو بیرتھ پائےیں وہ پانی کو مطلب گندا کر دے تو دیکھیے پانی کی اہمیت اتنی ضروری ہے کہ کبھی بھی انسان کو کسی چیز پر وہ نہیں کرنا چاہیے پانی جو ہے ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ کل کو جو ہے اگر مانو کہ ہمارے پانی وغیرہ نہیں آ رہا ہو یا کوئی ڈی پی یا پانی کی موٹر وغیرہ جو ہے مین بڑی بڑی موٹریں جو ہوتی ہے تو وہ خراب ہو جائے اور مانو کہ پانی کی ہمیں ضرورت ہے تو پھر کیا کرو گے آپ آپ کو پھر ندی یاد آئے گی کہ ندی تالاب میں سے جا کے ہم پانی لیں لے لے لیکن آپ وہاں کیوں جا آپ وہاں جا نہیں پاؤ گے کیونکہ آپ سوچو گے تو گندا ہے اس میں کچرا ڈال رکھا ہے بھائی اگر آپ پہلے ہی سنبھل جاتے تو یہ پانی تالاب کا پانی گندا تو نہیں ہوتا اور دیکھیے انسان کو کچرا کچرا پاتر میں ڈالنا چاہیے اس سے فائدہ یہ ہے مانو کہ آپ کو رشتے دار رشتے دار وغیرہ آ جائے
جی بھائی جان تو ہمار اس سے اس سے اس سے ہمارا ماحول ٹھیک رہے گا ہے نا بھائی جان
شک بے شک صحیح فرمایا آپ نے بالکل
ج تو یہ تو یہ تو ہماری ہی غلطی ہے نا بھائی جان
جی جی
ہپس کریں گے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے آپ بول سکتے ہو کچھ اس کے بارے میں بھائی جان
ہ
ا ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے جو ہم اس کو صاف رکھیں گے تو تو لوگوں کوو بائڈن لوگوں سے ہم گزار مطلب یہ بول سکتے ہیں بولیں گے کہ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہمیں ہے نا بھائی جان یہ تو ہمارا فرض ہے نا پہلے پہلے تو ہمارا یہ فرض ہے ہماری ذمہ داری ہے جب ہمیں ہم یہ نہیں اس پہ آواز اٹھائیں گے تو پھر کون اٹھائےیں گا اس کے لیے آواز
بے شک بے شک صحیح فرمایا آپ نے ج دیکھیے ہمیں لوگ بابوں کو اس طریقے سے سمجھائے کہ بھائی آپ کے بھی رشتے دار آتے ہیں ہمارے بھی رشتے دار آتے ہیں اور دیکھیے اگر مانو کہ کبھی ہمارے ڈی پی وغیرہ خراب ہو جائے یا لائٹ وغیرہ خراب ہو جائے تو دیکھیے ہمارا پانی نہیں آئے گا تو دیکھیے ہم پریشان ہوں گے تو آپ کو اور ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم جو ندی تالابوں میں کطرا ڈالتے ہیں وہ غلط ہے اگر ہم ندی تالاب کے اگر ہم کطرے کو کطرے پات میں ڈالیں گے تو ہماراری ندی تالابوں کا پانی ایک دم صاف رہے گا کانچ کے طرح تو الحمد للہ ہم اسے پینے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں
جی بھائی جان جی بھائی جان آپ نے بہت بہت اچھی بات کی آپ آپ کی بات مجھے بہت اچھی لگی
کہیں نہ کہیں نہ کہیں تو جو یہ پانی ہے جو اگر ہم کچرا ڈالتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ پانی نیچے جاتا ہے کسی کو دیکھو کسی کو بورول سہولت نہیں ہے کسی کے نل کی سہولت نہیں ہے تو کوئی میں نے اکثر دیکھا ہے کئی لوگ اسی سے پانی نکال کر پی لیتے ہیں ہے نا بھائی جان
جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے
تو یہ تو غلط بات ہے نا
جی جی جی دیکھیے غلط بات ہے اور اگر مانو کہ بہت سے کیا ہوتے ہیں کہ جو ہے ا بھینس اور جانور وغیرہ جو ہوتے ہیں انہوں کو تالابو میں چھوڑ دیتے ہیں نہانے کے لیے کو وہیں نہیں لاتے ہیں وہیں پانی پلاتے ہیں مطلب تو دیکھیے انسان جو ہے اگر آپ کو کچھ ایسا لگتا ہے تو دیکھیے جانوروں کے لیے الگ سے جو ہے جو کھیل ٹائپ میں ہوتی ہے ٹنکی ہوتی ہے تو الحمد للہ اس میں جانوروں کے الگ سے پانی کی پانی پینے کی ویوستھا کریں تو تاکہ وہ صحیح رہتا ہے تاکہ ہم جو ہے ندی تالابوں میں جا کےی ہم خود پی سکتے ہیں اور نہا بھی سکتے ہیں الحمد للہ اور ہمارے جو پڑوسی اور رشتے دار کوئی آتا ہے تو دیکھیے وہ بھی ہماری تعریف کرتا ہے دیکھ کر ماشاء اللہ کیا پانی ان کے تالاب میں کتنا چاف پانی رہتا ہے مزہ آ گیا نہانے میں بھی پینے میں بھی تو ان کو ان کا من بھی کرتا آنے کے لیے
جی بھائی آپ نے بہت اچھی بات کہ اس کو اچھا لگے گا جب پانی صاف ہوگا تو اس کو اچھا لگےا وہ اوروں کو بولے گا وہاں میں نے میں کہیں میں کہیں رشتے دار کے گھر گیا میں نے ا وہاں اتنی ندی صاف دیکھی ا اتنا اچھا پانی دیکھا وہ تو تعریف ہی وہ تو تعریف ہی کرے گا وہ اپنے گاؤں والوں کو بولے گا دیکھو اتنی اچھی ندی تھی تو ہم بھی مطلب اس پ ہم بھی ہم بھی ندی کو صاف رکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا اس سے اس سے ہمارا ماحول ٹھیک رہے گا اس سے ہمارا ماحول ٹھیک رہے گا اس سے ہمارا جو ندی ہے وہ بھی ٹھیک رہے گی انفیکشن بھی نہیں ہو رہا ہے نا بھائی جان
بالکل صحیح فرمایا ہو ج رہا آپ نے بالکل جگہ پانی اچھا رہے گا آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے
ہے نا بھائی جان تو ہمیں کیا کرنا ہے تو ہمیں ہمیں پہلے ہمیں پہلے تو ہمیں پہلے تو گھر پہ ہی اس کو گھر پہ ہی اسٹارٹ کرنا ہے نا بھائی جان
ہاں ہاں بالکل بے شخہ ہی فرمایا آپ
ہمم ج جب ہم گھر پہ ہی اسٹارٹ کریں گے تو پھر ہم کسی ہمنے رشتے داروں ہمساوں کو بول سکتے ہیں اپنے دوستوں کو بول سکتے ہیں نا بھائی جان
ہاں بالکل صحی فرمایا آپ نے
جو یہ کوڑا کرکٹ نکلتا ہے نا گھر میں اگر ہم اس کو ڈسٹ بن میں ڈالیں گے تو یہ تو اچھی بات رہے گی یا گاڑی میں ڈالیں گے اگر گاڑی نہیں اگر کچرے والی گاڑی نہیں آتی تو پھر اس کو رات کے ٹائم جلائیں گے یہ بھی تو ٹھیک رہے گا نا ہے نا
یہ اگر ہم سب سے بہتر یہ مانتے ہیں جناب کہ جو ہے اگر گاڑی وغیرہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے خرابی وغیرہ ہو جاتی ہے گاڑی میں تو دیکھیے ہم گاڑی نہیں آئے تو طریقے سے پیک کرے تاکہ کچرے کی بدبو جو ہے کسی دوسروں کو مطلب کسی دوسروں کو مطلب ہمیں بھی نہیں آئے بدبو اس کو اس طریقے سے پیک کر دے کچرا کو تاکی بدبو نہیں پھیلے اس کی تاکی دوسری دن گاڑی آ جائے تو اس میں ہم ڈال دیں اسے کھلا نہیں چھڑے کچرے کو ڈسٹ بن بھی کئی بار ڈسٹ بن کو ڈھک کر نہیں رکھتے تو اس سے کہ بیکٹرییا وغیرہ پھیلتے ہیں تو اس میں تو مکھیاں بھن بھنا کر جو ہے ہمارے گھروں میں گھس جاتی ہے ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہاں لگتی ہے تو دیکھیے ہمارے کھانے میں وہ بیکٹریاں پیدا کر دیتی ہے
جی جی جی آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ دیکھو اگر اگر کہیں پہ گاڑی نہیں آتی ہے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ گاؤں میں گاڑی لگ بھگ لگ بھگ نہیں آتی ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے کہ آنگن میں کوئی گڈھا کھودے پھر اسی میں وہ اسی میں ڈالے ہے نا بھآئی جان
بیشک بیشک بیشک بیشک صحی فرمایا آپ نے بالکل بالکل الحمد للہ آپ نے یہ بات بھی صحی فرمایا کہ گڈھا جو ہے خود کے اس میں بھی آپ ڈال سکتے ہو الحمد للہ تاکہ بدبو وغیرہ نہیں آئے اور کوئی دقت نہیں آیا دیکھیے پنی وغیرہ اگر ہوتی ہے تو پنی جو ہے ہمیں کبھی پنی کو جلانے نہیں چاہیے پنی سے وایو پردوشن ویسےلی دھواں اڑتی ہے اس میں جہریلی جو گیس سے زہریلی دھواں پھیلتی ہے تو نکسان کرتی ہمارے لیے پنی کو ہمیشہ اگر جہاں تک ہو سک کرنا چاہیے اگر پننی مانو کے ہم کو دکھتی ہے تو پنی کو جو ہے زمین میں گڈھا کھود کے اس کو گاڑ دے
جی بھائی جان بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے تو انشاء اللہ ہم اس پہ آگے عمل کریں گے اپنے گھر والوں کو بولیں گے کہستے ہیں ندی میں مر ڈالو کیونکہ ندی یہ ندی کو صاف رکھنا ہمارا فرض ہے کیوں کہ یہ یہ پانی نیچے جاتا ہے پتا نہیں کون پیتا ہے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بزرگ بکروال اس پانی کو پیتے ہیں ان کو بچاروں کو پتا ہی نہیں دیکھو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں ان کے پاس کہاں نال ہوگا یا ٹویل ہوگا تو پھر وہ زیادہ استعمال یہی پانی کرتے ہیں نہانے کے لیے پینے کے لیے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں ندی کو صاف رکھنا چاہیے ہے نا بھائی جان آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ ندی کو صاف رکھنا ہمارا فرض ہے ہے نا بھائی جان
الحمد للہ بالکل بالکل صحی فرمایا آپ نے
تو آپ نے اچھی بات کہی ہے انشاء اللہ ہم اس پہ عمل کریں گے اپنے دوستوں کو بھی بولیں گے اپنے گھر والوں کو بھی بولیں گے
جب میں اس پہ عمل کروں گا تو اور بھی مجھے دیکھ کر اور بھی عمل کریں گے تو انشاء اللہ مجھے مجھے آپ مجھے مجھے آپ کے ساتھ بات کرنے میں بہت اچھا لگا کچھ آپ سے جانکارییاں لی کچھ گیان حاصل ہوا انشاء اللہ آگے بھی بات ہوتی رہ گئی انشاء اللہ آگے بھی بات ہوتی رہ گی تو میں ابھی میں چا ابھی میں چائے پیوں گا ان شاء اللہ آگے بھی بات ہوتی رہے گی
الحمد للہ السلام علیکم وورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام